ہلو السلام علیکم آپ ٹھیک ہو
ہاں اچھے سے آپ ٹھیک ہو
ہاں جی اچھے سے گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کا سب ٹھیک ہے اور وہاں سب ٹھیک ہے
ہاں جی سب ٹھیک ہے شکر اللہ کا آپ بتائیے آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے آپ نے کانا وغیرہ
ہاں ہاں ہاں اپ نے کھانا کھایا
جی جی کھانے میں کیا بنا تھا
وہ جو تھا دال سگ
اچھا
جی آپ کو
آپ کو پتہ ہے بارش کیا ہو رہی ہے
سچ میں
قسم سے اتنی زور سے
مزہ آتا ہے صبح پڑھنی چاہیے ابھی نہیں پڑھ رہی ہے یہاں سے
بارش نہیں ہونی چاہیے کیا ہوا آپ کو ہلو مطلب جاتے ہیں نا پھر گھومنے وغیرہ
ارے نہیں بارش ہائی ہائی ہائی ہے بارش تڑوی چاہیے صبح مزہ آتا ہے
ہاں نہر بارش نہیں ہونی چاہیے مجھے گندی لگتی ہے بارش
اچھا ٹھیک
جی جی آپ کو پتہ ہے میں نے کھانا ہی نہیں کھایا مجھے بھوک ہی نہیں تھی
کیوں نہیں کھایا
میں نے مطلب نہ میں نے کھایا ہی نہیں ہے
مچھلی کھائی نہ آپ نے بہت اور آپ کہاں کھاتے ہو آپ پاگل ہو
میں نے نہ میٹ وغیرہ کھایا بس کانا وانا نہیں کھایا
ہمم آپ کتنا کھاتے ہو
اللہ میں نے کیا کھایا اب
وہ ہے نہ
اچھا ٹھیک آپ نہ ایک کام کریے آپ پرسوں ہمارے ساتھ آ جائیے ہمیں گھومنے جانا ہے گھر والوں کے ساتھ
کہاں
ہمیں جانا ہے گریز
اچھا گھر والوں کے ساتھ
ہاں میں آپ کے بابا کو کال کرتا ہوں میں اپنی پاپا میں نہ آپ کے بابا کو کال کرتا ہوں ٹھیک ہے اگر آپ مانو تو پرمیشن کے لیے
پرمیشن لوں گی نہ ایک سے پھر میں بتاؤں گی
ہاں وہ شاید ایک میں ہی
کیا
ورنہ شاید ایک میں ہی ہوں میں آپ کو یہیں سے بتا رہا ہوں ہمارے ساتھ آ جاؤ
آپ کو سچ میں جانا
ہاں سچ میں
کس کس کو
ہمیں جانا ہے مما کزنس وغیرہ اور ہم مما مجھے اور بہن کو
تم نے پرمیشن لی
میں نے نہیں لی میں ایسے ہی بتا رہا تھا کال پہ
اچھا اچھا نہیں نہیں مجھے نہیں جانا تھینک یو
کیوں آپ کو کیوں نہیں جانا وہاں پہ مزہ آئے گا قسم سے
نہیں نہیں میں نہیں جاتی
ارے کیا ہوا آپ کو وہاں پہ نہ مزہ آئے
کون جائے کون جائے گا ابھی گریز وہاں پہ لینڈ سلائڈ ہو رہی ہے یہاں سے گریے جائیں گے یا دماغ ہونا چاہیے
کہاں ابھی کہاں وہ تو کل تک ختم ہوئے ہوں گے ہمیں پرسوں جانا ہے ابھی وہاں تک چار دن ہے
ارے نہیں نہیں میں نہیں آؤں گی
اور ہمیں نہ بائی یئر جانا ہے
هوو گوریز کوئی بائی ایئر نہیں جاتا ہے
میں ہمیں نہ یہ گاڑی میں جانا ہے آپ بھی آ جاؤ مزہ آئے گا قسم سے
نہیں نہیں تھینک یو
اچھا چلیے آپ کی مرضی جو آپ کو اچھا لگے
ہاں جی مجھے نہیں
بس تو گھومنے وغیرہ مجھے اب مجھے نہ آپ کا یہ گندا لگتا ہے آپ کیوں نہیں جاہتی ہو گھومنے وغیرہ
نا مجھے نہیں ملتی ہے پرمیشن
اچھا ٹھیک مجھے اتنا گندا لگتا ہے یہ
اچھا ٹھیک
ہوں جی
ہاں
یہ جو بھی ہے انسان کو مطلب ایک ہی جگہ
تم کیوں نہیں جاتے ہو ذرا مجھے بتاؤ
مجھے بھی پرمیشن نہیں ملتی ہے وہ الگ بات ہے
ہاں جی
وہاں پے ہر ایک جگہ سیلاب آ رہا ہے اور آپ لوگ گ گھومنے جا رہے ہو یہ غلط بات ہے
سہلاب ہاں میں نے بھی دیکھا تھا یہ اسٹوری وغیرہ نیوز ویسے سیلاب کس کس جگہ آیا اچھا مجھے بتائیے آپ میں کل اچھا مجھے بت مجھے بتائیے آپ میں کل وہاں جاؤں بارملہ
کیوں
ا آپ نے تو خود ہی سنا کےآو
اچھا اچھا جی ہم
وہ رو رہا تھا کسم سے اس کو آج دس دن ہوے روتے روتے کیا ہوا
لیکن برتھ ڈے پرسو ہے کل کیوں جانا ہے
میں کہاں چاہوں گا برتھ ڈے پہ
پ
ارے میں تو ایسے ہی جؤں گا کل صبح شام تک واپس آ جاؤں گا اور
نہیں تم پرسوں جاؤ پرسوں بر ڈے
اچھا چلیے کوئی بات نہیں ٹھیک ہے جو آپ کو اچھا لگے
جی
جی جی آپ کو پتہ ہے مجھے کیا زکام ہے
کیسے
کھا مسکام نہیں
آب خاتے ہوہ گندی چیز آئس کریم دو دو
ہاں جی
جی جی
اب جلدی اسکول ہے رہون سے مجھے اتنا
آپ کو اس کو نظر دینی تھی دوسرے والے کام کو وہ بتنا چالی
نہ وہ کہاں چ
نظر رور ہی دینی ہے ساتھ ساتھ
چلیے کوئی بات نہیں اگر چلتی تو میں تو بھی نظر دیتا ہوں ٹھیک ہے
ہاں ہاں دنا
اور
ویسےپ میری ریلس کیوں نہیں بیچتے پھر مجھے گندا لگتا ہے تو میے ریلس بھیچنا
جی ہلو
مجھے گندا لگتا ہے پھر تمہیں ریلس بھیجنا ا رلس کیوں نہیں دیکھتے ہو
آپ کو پتاہ ہے میں نہا قسم سے کسی کی نہیں دیکھتا ہوں بس کسی کی بھی نہیں اصل میں محنت جاتا ہے اصل میں اصل میں میں نا جاتا کہ نہیں ہ آج یہ یہاں پہ نا چیٹس میں
میں آب نہیں بھیجوں گی
کوئی بات نہیں آپ نہ ریلس بھیجا کرو میں دیکھوں گا کوئی بات نہیں
نہیں نہیں میں نہیں بھیجوں گی اب چھوڑے
نہ بیچا کرو نا کیا ہوا آپ کو
نوٹس کرتے کرتے وہیں اتنا ٹائم ہو آپ دیکھتے ہی نہیں ہو کیا فائدہ ہے
کیا اصل میں تھے نا پرسوں سے بزی تھوڑا وہ تو پتا ہی ہے
آج پت نہیں آیا کیسے بیٹھی اس نے بولا ہی نہیں میں گھر جاؤں گی
کسم سے
سم سے کیونکہ آپ ہوتا اس کو میرے کزن کے ساتھ بہت آج میرا کزن ہے نا یہی رات کو
کون سا کزن
ا چا چوکا چھوٹا والا بیٹا
اچھا وہ ہاں
ہاں ہاں اس کو اس کے ساتھ بہت زیادہ ہے وہ یہی اسی لیے
اس کو بہت زیادہ ہے اس کے سب مطلب آپ سے بھی زیادہ
نہیں اتنا نہیں لیکن وہ ایک حساب سے اسے ڈرتی ہے ایا سمجھ
اچھا وہ ٹھیک جیسے ٹھیک ٹھیک آیا سمجھ
ہاں ہاں جیسے نا وہ تیرے ساتھ ہے
ہ جی جی
جی ویسے مجھے مکائی کھے کا موڈ آ ہے لیکن وہ
ویسے وہ کب وہ کب آیا آپ کے گھر چا چو کا بیٹا
وہ آیا ام جب آپ کو پتاہ ہے میں کب گئی میں کب نکلی نماز کا وضو ہوں وضو کر کے
جی جی آپ نے بتایا ہی نہیں
ایشہ والی نماز وضو میں نے کیا نماز وغیرہ مےنے پڑی اب میں کھانا کھانے گئی نہ وہاں میں نے دیکھا
تو بھی بتانا تھا چلیے کوئی بات نہیں
جی جی
اور بتائیں آپ
بس آپ بتائیے کچھ خاص آپ نے نا پھر وہ بتایا ہے نہیں آپ نے بتایا نا پھر میں بتاؤں گی شام کو جو بھی دکان وغیرہ کا
اچھا اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اس کے بعد
اس کے بعد نہیں آدھے گھنٹے کے بعد ٹھیک ہے
نہیں نہیں تھینک یو میں نہیں کروں گی اس کے بعد یہ کال اوکے
نہ کیوں
نہ نہ م مجے گندا لگتا ہے شام کو یے کرنا
میں نہیں مانوں گا
میں اٹھاؤں گی ہی نہیں فون
ہمیں کیا لگے گا پھر آرام سے بات کریں گے کیا ہوا آپ کو
نہیں نہیں مجھے گندا لگتا ہے
نہ نہ پھر نہ میں کروں گا کسم سے کال میں کیا مانوں گا
مجھے شام کو گندا لگتا ہے یے کام کر نا
کیا ہوا آپ کو
پھر شام کو ایسی نہیں چڑتی ہے
کوئی بات نہیں اب تو آدھا گھنٹہ ہی ہے ابھی کہاں آدھے گھنٹے میں ہی نیند چڑے گی آپ کو
مجھے اسی سے چل تے اس سے چل پیا مجھے
کوئی بات نہیں اور بس آدھا گھنٹہ صبر کیجے آپ
اچھا
ہاں جی
تمہے لگتا ہے میں صبر کروں گی
ہاں ویسے یہ کیا ہوتا ہے اچھا
اچھا
جی یہ کیا ہوتا ہے
اچھا
اچھا اچ مجھے پتا ہی یہ اچھا ہوتا ہے آپ نے بتایا نا کچھ الگ ٹائپ سے اچھ
اچھا اچھا اچھا ٹھیک سوری سوری غلطی سے ہوگیا
اچھا اچھا ٹھیک
ہاں ہاں
مجھے بھوک لگی اور جیسے
آپ نے کھانا نہیں کھایا کیا
ہاں ہاں
پھر کیوں بھوک لگی
پتا نہیں کیا ہو گیا آج
آپ بھی بھوکڑ ہی ہو قسم سے
میں کیوں
بس کھاتی رہتی ہو دن بھر جب میں آپ کو کال کر رہا ہوں تب آپ کچھ نہ کچھ کھاتی ہی رہتی ہے
میں نے کم کھایا آج
ا مجھے پتا ہے کتنا کھایا آپ نے اب کیا بتاؤ میں آپ کو پھر بولتے ہو آپ آپ میرا مذاق اڑاتے ہو
کیوں
آپ اتنا کھاتی ہو قسم سے تم بھوکڈ ہو
ہاں مجھے گھر والے بھی بولتےہیں
تھوڑا نا کم کھایا کرو اس سے صحت بھی ٹھیک رہتی ہے آپ بتاوآپ کتنی بد تمیز ہو لیکن
کیوں
آپ مجھے ریلز بھیج رہی ہو اور میں یہاں سے سے بات کر رہا ہوں
میں ریلز دیکھ رہی ہوں نا
اچھا قسم سے
قسم سے
کیا ہوا یار آپ کو ہوگا چلے اب ہم بعد میں بات کرتے ہیں اللہ حافظ
چلو ٹھیک ہے